السلام علیکم بتے نے سلام کی وو پھسراو سلام پہ ہلو ہلو
جی جی
بائی جان آج رات جب وہ باہر نکلے تو آسمان کی طرف ضرور دیکھیے گا بجان
کیا کیا وات کی کیا بات ہے
ہچ بجن چمکتے ہوئے ستارے یہ خاموش اور گہری رات کیا آپ کو لگتا ہوتا ہے کہ یہ صرف گیس اور آگ کے گولے ہیں نہیں قدیم زمانے کے دانعش اور صوفیوں کا ماننا تھا کہ اس کائنات کی اپنی ایک دھڑکن ہے یہ سانس لیتی ہے جی جی یہ دیکھتی ہے اور یہ کہانیاں سناتی ہے ہمیں
سچی
تو میں آپ کو آسمان کی سیاہی میں دفن ایک ایسی دلسمی داستان سنانے جا رہا ہوں جو کسی وقت زمین پر نہیں بلکہ تاروں کی ترمیاں پیدا ہوئی تھیں دفر ہاں یہ کہانی ہے ایک ایسے مسافر کی جس نے مٹی کی زمین پر چلنے کی کہ بجائے نور کی کشتی میں بیٹھ کر کائ نات کے آخری سر کا سفر کیا تو اپنے دماغ کے دروازے کھوول اور میرے ساتھ روحانی سفر پر چلیئی
ایک بات کہوں میں بھائی جان
جی آپ کا وہ جہاز ابھی یہاں سے گزر گیا
جی یہاں اس کاسل میں یہی پہ یہی سے نکلتے ہیں پھر آپ کے وہاں پہنچے گا اصل میں آپ کا جو بولنے کا انداز ہے نا وہ بےحد بہت بہت بہت بہت کمال کاان
جی بائی چانس شکریہ
پتہ نہیں آپ کی کسی خاندان میں ایسے لوگ ہوتے ہیں نا جن کو انہریٹ کرتے ہیں یہ چیزیں پتاہ نہیں آپ کے خاندان میں کوئی ہوگا جس کو نا بولنے کا طریقہ اچھا ہوگا شاید آپ کو ایک اکل جی مطلب کہ بڑے اکل جی
تو بھای جان سنے تو صدیوں پہلے جب وقت ابھی جوان تھا ایک شخص تھا جسے دنیا مسافر کہتے تھے تو اس کے سینے میں ایک ایسی آہگور کے پیاس دی جو زمین کے ہاں
جی بولو
ہوں
تو اس کے وہ نا سینے میں ایک ایسی آگ اور پیاز تھی جو زمین کی پانی سے نہیں بجھ سکتی تھی
پھر
وہ جاننا چاہتا تھا کہ اس کائنات کا دل کہاں دھڑکتا ہے تو خدا کہم بیٹھ کر اس سب کو چلا رہا ہے کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنے دخائل اور اپنی روح کو ملا کر ایک ایسی کشتی بنائی جو رو جو روشنی سےی بنتی تھی اور ایک رات جب پوری دنیا سو رہی تھی وہ مسافر آسمان کی طرف اھٹ گیا اس نے ہماری زمین کو پیچھا چھوڑ دیا چاند کے پاس سے گزرا اور آگے چلتے چلتے وہ اس سمندر میں جا گرا جہاں پانی نہیں بلکہ ٹوٹے ہوئے ستاروں کی گرد بیٹھی تھی تو اس کے ارد گرد ہزاروں رنگ کی کیاکشائے رقص کر رہی تھی جیسے کوئی عظیم صوفی دمال ڈار رہا ہو تو سفر کرتے کرتے صدیاں گزر گئیں مسافر نہ بوڑھا ہوا نہ اسے بھوک لگی کیونکہ وہاں ف کل جسم کی کوئی اہمیت نہیں تھی تو ایکی دن اسے آسمان کے ایک کونے میں ایک عظیم وشان روح روحانی ووجودود ملاؤ تو وہ وجود کائنات کے داغے بن رہا تھا مسافر نے حیرت سے پوچھا تم کون ہو تو اس وجود نے ایک ایسی جواب ایسی آواز میں جواب دیا جو ہزاروں بجلیوں کی گرج جیسی تھی میں وقت کا چولہا ہوں میں ماضی اور مستقبل کو جوڑتا ہوں تو مسافر نے پوچھا میری کائنات کے دل تک جانا ہے بتاؤ وہ وہ راستہ کہاں آیا تو وقت کہ جولا جولہین نے ایک گہرا ہے نا ہاں جولائی کہہ کہا لگایا جسے آس پاس کہ کئی ستارے کام کرے تو اس نے کہا اے مٹی کے بنے ہوئے انسان تو آسمانوں کی گرد چھاننے نکلا ہے زمین پر رہنے والوں کی ہاں تو زمین پر رہنے والوں کی کی ہی سب سے بڑی بےوقوفی ہے کہ وہ سچائی کو ہمیشہ اپنے سے دور کسی پہاڑ کسی آسمان کسی ا نا اسس آر آر میںی ڈونٹتے ہے
اصرار
ایس آر آر اسے مسٹری کہتے ہیں انگلش
اوکے اوکے اوکے آئی گٹ چٹ گ
جی بھائی جان آپ کو اردو نہیں آتی آپ کو کہاں پتہ ہوگی؟ لیکن مسافرچات ہے
ما ملے گا
لیکن مسافر وہ ہماری مدر توگ نہیں ہے جی جی جی ہاں سیکھنا چاہیے آپ نے کہا تھا کہ سیکھنا انسان کے لیے بہت ضروری ہے
بہت بہت بہت زیادہ ضروری
جی جی جی آ کبھی ہو ب ب ب س ہے کائنات یہ سب سے خوفناک چیز کا سامنا کرنا نہیں یہاں پہ کسی نے چلایا بھائی جان یہاں
کیو
پتہ نہیں شاید کیڑا گھس گیا تھا
ک
ج ان کی گلی میں
کس کی
بھائی جان سننا یہ وہ جگہ تھی جہاں روشنی بھی کیا یہ وہ جگہ ہے جہاں روشنی بھی قید ہو جاتی ہے اور جہاں شور کا وجود ختم ختم ہو جاتا ہے
اور
تو جب مسافر اس سیاح گھر بلیک ہول سے گھر تھ سیا گگر کے قریب سے گزرا تو اسے ایسا لگا کہ جیسے اس کی روح نچوڑی جا رہی ہے وہاں ایک موت جیسی خواؤں ہاں تو وہاں اور نچوڑی ہوتا ہے جیسے آپ نچوڑتے ہو نا وہ کو دو کو تو وہاں ایک ہاں تو وہاں ایک موت جیسی خاموشی تھی تو اس خاموشی میں اسے کسی باری آپ شکریہ شکریہ ب جان م جو اوارڈ بھی مل مجھے ایوارڈ ملے ہیں تعریفوں کے قابل ہو تعریفیں تعریفی تو کچھ نہیں ہے یار
کیوںاں اچھا آپ کو کوئی گولڈ میڈل چاہیے پھر
مجھے وہ پدم شریف میڈل چاہیے اچھا فم ش جی جی جی کوئی بات نہیں میں ایسا نام لکھواتا ہوں آج مودی صاحب سے تو بھائی جان اس دن مسافر کو سمجھ آیا کہ کائنات کا سب سے بڑا ڈر آسمان کیند ترقیوں میں نہیں ہے بلکہ کہ انسان کی اپنے اندر چھپی ہوئی خاموشی میں ہے تو جب انسان سب چھوڑ کر اکیلا ہوتا ہے تو اسے اصل خواب بارت ہو نا اصل خواب باہر سے نہیں اپنے اندر کے ساٹے سے آتا ہے
اوکے ن اس میں کچھ فرماؤں با جان
فرمائیے فرمائیے ہم
جی بھائی جی
اصل میں کیا ہے قت بھائی جان آپ کیوں پھر بات کرتے ہو جب آپ کو ہنسنا ہوتا ہے اصل بھائی کیا ہے کہ بچوں کی چھٹیاں چل رہی ہیں نا آج کل نہیں چاہیے ہاں تو نہیں چاہتے
گغسے آئے یار مجھے بہت ہنسی آتی ہے
تو باجل آئند میں اسے وہی چھوڑ دی چھوٹی سی میٹھی زمین پر نظر آئی ہے کہاں سے وہ آیا تھا پھر آئنے نہیں اور خراب ہوا تو اسے زمین پر گیا
بند کرو گے اپنی بات میں
بھائی جان آپ ہستے ہو یار
جی جی بھائی جان رہا بولیے
جی بھائی جان پھر مجھے نہیں بولنا اس کے بعد ہنستے ہو ہنساتے ہو
اصل میں کہ کہ میری عادت ہے یار میرا پروفیشن ہی ہے دوسروں کو ح جانا
کا برا نہیں مانا اس بات سے کیٹڈ کامیڈی کھلاؤ نا
جب ہم جیسے آسمان کی طرح دیکھتے ہیں نا رات کو جو ہمیں بے شمار ستارے نظر آتے ہیں یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانی ہے سنا بھائی جان
کائنات کا ایک چھوٹا حصہ ہے
یہ وہی جگہ ہے جہاں انسان جانور پرندے اور پودے رہتے ہیں سائنس ہمیں کائنات کے بارے میں بہت کچھ بنات بتاتی ہے لیکن ابھی بھی بہت سے راز ایسے ہیں جو انسان نہیں جانتا ہے کائنات ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ علم حاصل کرنا چاہیے اور اللہ کی قدرت پر غور کرنا چاہیے جب ہم کائنات کو دیکھتے ہیں تو ہم احساس ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اللہ اللہ نے ہر چیز بہت ہی بہترین نظام
جام
ساتھ بنایا ہے سورج روز نکلتا ہے چاند اپنی منزل پر چلتا ہے اور ہر چیز اپنے وقت پر ہوتی ہے ہمارا کردار یہی ہے کہ ہم اس خوبصورت دنیا
ماحول کو صاف رکھے درخت لگائے اور اللہ کے کہ جو بھی چیزیں ہیں مخلوق ہیں ان کو نا
جی جی
جی جی اور فرمائیں آپ
ب بوجان میں بھی آخر میں یہ کا گ کہ آج مجھے ایک نئی بات پتہ چلی کہ آسمان کی طرف دیکھو تو وہاں پہ پرندے ندے رہتے ہیں پیڑ رہتے ہے لیکن مجھے تو آسمان میں کوئی پیڑ ہی نہیں نظر آ رہا ہے
آپ نے کب سنا یہ
آپ نے بتایا نا ابھی جب ہم باہر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں
میں نے نہیں بولا آسمان کی طرف دیکھتے تو آپ کو پیڑ میں نے بولا جب ہم رات کو آسمان کی طرف دیکھتے ہیں نا تو تم ہمیںاں بے شمار ستارے نظر آتے یہ سب اللہ کی قدرت نشانی ہماری زمین بھی کائنات کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے یہاں وہ
یہاں وہ
یہ وہ جگہ ہیں جہاں انسان جانور پرندے اور پودے رہتے ہیں
آپ نے کچھ غلط سنا ہے
بس میں آخر میں یہی کہوں گا کہ کائنات اللہ کی ایک عظیم قدرت کی نشانی ہے جتنا ہم اس کے بارے میں سیکھتے ہیں
اتنا ہی ہمیں اپنے رب کی عظمت کا احساس ہوتا ہے اتنی سپار ان نکال کے بعد میں ہی
جی بھائی جان آپ سے مل کے بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے بہت اور آپ کی اردو باکمال بے شمار و نا لا جواب
شکریہ بھائی جان خدا حافظ
اوکے اور ایک جہاز نکلا مجھے بولیے گا جب آپ کے وہاں پہنچے گا